اللام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
میں ٹھیک ہوں آب ٹھیک ہے ہیں اچھے سے
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ سب ٹھیک ہے
بس بس ساراری ٹھیک ہے آج جب رمضان کا چاند نظر آیا نہ دل خود بخود سکون سے بھر گیا ایسا لگ ہے جیسے رحمت کا دروازہ کھل گیا ہو
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو ماہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں ہوتا بلکہ یہ پوری زندگی کو سنوارنے کا موقع ہوتا ہے اس مہینے کی فضیلیت ہی کچھ اور ہوتی ہے
ہاں بچپ سے سنا ہے کہ رمضان رحمت مغفرت اور ناجاد کا مہینہ ہے لیکن جب انسان کو خود سمجھ کے عبادت کرتا ہے تب اس کی اصل قیمت سمجھ آتی ہے
سچ کہاں رمضان کا مطلب صرف بھوکا رہنا نہیں ہوتا روزے تو اصل میں صبر تکوا اور اپنے نفس کو قبول قابو میں رکھنے کا نام ہے
بالکل جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ بری آبات جھوٹ بگے بت اور غصے سے بھی رکتے ہیں یہ بھی رمضان کی اصل روح ہے
اور دیکھو نا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن عازل ہوا اس لیے قرآن کی تلاوت کی فضیلیت بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے ہر حرف پر اجیر ملتا ہے اس میں مجھے لگتا ہے رمضان میں قرآن سے جو رشتہ بنتا ہے وہ سال کے باقی مہینےوں میں بھی نہیں رہنا وہ سال کے باقی مہینےوں میں بھی رہنا چاہیے مگر افسوس ہم اکثر رمضان کے بعد سب بھول جاتے ہاں لیکن اگر ہم رمضان سے سیکھا ہوا صابر اور ڈسپلن زندگی میں لے آئیں تو پھر یہ مہینہ ہماری سوچ اور روایت دونوں بدل سکتا ہے
ہ ماہ رمضان کی ایک اور خوبصورت بات ہے کہ اس مہینے میں لوگ لوگ زیادہ تر صدقہ اضا کر دیتے ہیں غریبوں کا احساس زیادہ ہوتا ہے
بالکل جب خود ا بھوک کا احساس ہوتا ہے تبھی سمجھ آتا ہے کہ لوگ روز بھوکے سوتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہوگی رمضان انسان کو ہمدرد بنانا سکھاتا ہے
مجھے یاد ہے پچھلے رمضان میں ہم نے ہم نے محلے کے کچھ غریب بچوں کے لیے افطار کا انتظام کیا تھا ان کے چہروں کی خوشی دیکھ کر دل برایا
وہی تو رمضان کا حسن ہے شکر اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے تو یہ عبادت مکمل ہو جاتی ہے
روزہ انسان کو ڈسپلن بھی سکھاتا ہے شہر پر سحر پر اٹھنا وقت پر افتیار کرنا نماز کا اہتمام یہ سب زندگی میں قائم رہنا چاہیے
اور تہجد کی نماز شکر رمضان کی راتوں میں جو سکون ہوتا ہے وہ لفظوں میں بیاں نہیں ہو سکتا جب انسان اللہ کے سامنے چپ چاپ اپنے گناہوں کی مافی مانگتا ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے سچ کہا رمضان میں دعاؤوں کی قبولیت بھی زیادہ ہوتی ہے ہر شخص اپنی زندگی اپنی والدین اپنے ملک اور پوری امت کے لیئے دعا کرتا ہے اور لائلۃ القدر وہ رات جو ہزار مہینوں سے افضل ہے صرف ایک رات لیکن عبادت کا اجر پوری زندگی کے برابر
اسی لیے کہتے ہیں رمضان کا ہر پل قیمتی ہے جو شخص اس مہینے کو ضائع کر دیتا ہے وہ بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے
رمضان میں معافی مانگنا رمضان ہمیں معافی مانگنا بھی سکھاتا ہے صرف اللہ سے ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے سے بھی دل سے نفرت نکال کر محبت بھرنے کا یہ مہینہ ہے
ہاں اگر ہم رمضان میں اپنے رشتوں کو ٹھیک کر لے تو یہ سب بڑی کامیابی ہوگی کیونکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ضروری ہے
اور دیکھو رمضان صرف آ باروں بڑوں کے لیے نہیں بچوں کے لیے بھی ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے انہیں روزہ رکھنا نماز پڑھنا اور دعا کرنا سکھایا جاتا ہے
بالکل مجھے لگتا ہے رمضان انسان کے اندر کا انسان زندہ کر دیتا ہے وہ انسان جو باقی مہینوں میں دنیا کی باغ دور میں کھو جاتا ہے وہ اس مہینے میں اپنے آپ اور اپنے رب کو پاتا ہے
بالکل اس مہینے میں شیتان قید ہوتا ہے اور پھر پھر بھی اگر ہم غلط کام کریں تو سوچو غلطی کس کی ہوتی ہے
اسی لیے رمضان خود اپنامح محسبہ کرنے کا موقع دیتا ہے اپنی غلطیوں کو پہچاننے اور سدھارنے کا موقع دیتا ہے رب سے نزدیک جانے کا موقع دیتا ہے قرآن پڑھنے پر زیادہ ثواب ہوتا ہے نماز پڑھنے پر پر زیادہ سواب ہوتا ہے اور انسان خود بخود غلطی کرنے سے پرہیز کرتا ہے یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے
ہاں اور جب رمضان ختم ہوتا ہے ا دل کو کتنا برا لگتا ہے کیونکہ رمضان میں ہم اتنی محنت کرتے ہیں اتنا سکون کا وہ مہینہ ہوتا ہے کہ دل ہی نہیں کرتا کہ رمضان ختم ہو اسی لیے رمضان کے آخری دن میں بھی لوگ جب یہ رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے تو لوگ اتنا مجد میں روتے ہیں اسے الوداع کہتے ہیں کہتے کہتے دل بر آتا ہے ع پھر اس کے بعد جب عید آتی ہے تو وہ عید صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ اس بات کا انعام ہوتا ہے کہ ہم نے صبر اور عبادت کا سفر پورا کیا ہم نے وہ سب سیکھا کہ جب ایک انسان بوکا رہتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو ہمیں اس وقت صبر کرنا چاہیے اللہ کے ہر ایک چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے
بالکل ماہ رمضان رب کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ کہتا ہے اگر تم ایک سجدہ کرو گے دس سجدوں کے ثباب ہے ایک نماز پڑھو گے دس نمازوں کے ثواب ہے ایک روزہ رکھو گے میرے نائ دیکھاؤ گے اور انسان خود بخود گندی کاموں بری عادتوں سے اپ اپنے آپ کو پرہیز میں رکھتا ہے ہمیں چاہیے جو ماہ رمضان میں ہم سے اختیار کرتے ہیں اپنی زندگی کا رویہ وہی رویہ ہم سال پر اپ اپناتے رہے تاکہ ہم
ہم
سے نزدیک رہے اور گناہوں اور بری عادتوں سے بچے جس کی وجہ سے ہمارا جو رہن سہن کا طریقہ ہے وہ ایک دم بدل جائے گا
بالکل ہمیں ماہ رمضان میں صرف یہی نہیں بلکہ ہمیں صدقہ خیرات اس میں بھی زیادہ سے زیادہ شرکت کرنی چاہیے ہم ہمارے یہاں تو ایسے بہت سے بچے ہیں جن کے پاس ماہ رمضان میں ہی شاید ان کے پاس عید کے لیے نہیں نہ ہی کبڑے ہوں اور رمضان میں افطاری کے وقت نہ ہی کھانے کے لیے کچھ اس لیے ہمیں ان سب کا بھی احساس دل میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس ایسا کچھ ہو جس سے ا ان کی مدد ہو سکے تو اس میں شرکت کرنی چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں زکوۃ دینی چاہیے جو ایسے بزرگ ہیں جن کے شاید ان کے پاس ان کے بچے نہیں ہو کہیں دور ہو یا کچھ کہ گزر گئے ہوں کچھ اپاہج ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس ان ان کے پاس شاید کھانا نہ ہو ان کے پاس کوئی دیکھ بھال کرنے کے لیے نہ ہو چاہے ہم کچھ پانچ منٹ یا دس منٹ وقت ہی نکال لیں لیکن ہمیں ان کے پاس بھی جانا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس ان کوئی تکلیف نہ ہو انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ان سب چیزوں کا دھیان ہمیں رمضان میں رکھنا چاہیے اور اس میں دل میں تنقید کرنی چاہیے کہ ہم اس کے بعد بھی ان سب چیزوں میں شرکت کریں گی رمضان صرف ا ہمیں صبر نہیں سکھاتا بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرنا خیال کرنا اور نرم دلی ان سب چیزوں کا ہی نام ہے ماہ رمضان میں اللہ تعالی ہمیں سکھاتا ہے جب ماہ رمضان اختتام پر یر پہنچتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں جو ایک نعمت وہئی ہے وہ ہے سرد کااہ فطر جو ہمیں دینا ہوتا ہے اس کو جو غریب ہو جو اس کے لائق ہو اللہ تعالی فرماتا ہے اگر ت میرے روزوں میں کبھی کبار غلطی ہو گئی ہوگی اس ساتھ فطر کے سد کے میں اس کو بقی دوں گا ہمیں چاہیے جو ہم سادقہ فطر دیں وہ اپنی ضرورت تک پہنچے نہ کہ ہم ایسے اٹھا کے دے پہلے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اگر کوئی رشتتے داری میں ہو پ لحق اس کا ہوتا ہے یہ اس کے پاس پہنچنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ ہم اللہ سے دعا کرے گا کہ اس کو آب
اور اللہ کی طرف سے دی گئی سب سے بڑی نؤ جو ماہ رمضان میں ہے وہ شب قدر ہے جس میں ال کہتا ہے کہ میں تیسرے آسمان پہ آتا ہوں آپ جو مانگو گے میں دوں گا ایک بندے کے لیئے اسے زیادہ ضروری اور کیا ہوتا ہے اور شبی قادر میں ہی پورا قران اوطا رسول پخص سم فرماتے ہیں کہ مانگا کرو اللہ سے اس ماہ رمضان کہ بابرکت مہینے میں جو اللہ نے رکھا ہے میری امت کے لیے اس کی فضیلیں دیتی ہیں ایک سجہ کر ساتھ سجیوں کے ثاب نفل پرو فرضز ثواب ص سنعت پرو فرائض کےس ثواب اور انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے رہے خالی ماہر رمضان میں ہی نہیں ماہر رمضان سکھاتا ہے کہ اصلی اسلام اصلی زندگی کا مقصد ہے کیا ہمیں وہی زندگی کا طریقہ پورے سال بھر پوری زندگی بھر جب جو ہم گزاریں گے اسی طرح گزارنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی مثال بن گئی رہے ہمارے بچوں رشتے داروں ہمارے دوستوں کے سامنے وہ بھی یہی کیار کرے اور یہ آگے جا کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ایسا معاشرہ قائم کرے جہاں کوئی کسی کا محتاج کوئی غریب کوئی مشکن نہیں رہے گا کوئی بے روزگار نہیں رہے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ رہیں گے وہ رمضان کے بعد جو عید کا تہوار آتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوشی کا ہے تہوار ہوتا ہے جس میں مسلمان مسافہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں نئے نئے کپڑے بچے آتے ہیں عیدی پہ عیدیدی یہے کپڑے پہن کے نئے بیا عید مبارک کتنا خوشگوار ماحول ہوتا ہے اللہ کی نعمت کا جتنا شکریہ ادا کر سکے اتنا کم ہے
بالکل اسی لیے ہمیں رمضان کی فضیلیت کو صرف سن کر نہیں بلکہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے اسے صرف ہمیں سن کر اپنی کانوں سے نکالنا نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنی چاہیے ماہ رمضان صرف ہمیں یہی سب نہیں سکھاتا ہمیں اپنے وقت کی قدر بھی کرنی چاہیے جتنا وقت ہم دنیائی چیزوں میں لگا دیتے ہیں اس سے اگر ہم اس سے زیادہ اللہ کی طرف توجہ دیں اس کے کاموں پر توجہ دیں تو ہماری زندگی سدھر جائے گی اور آخرت میں جو ہمیں حساب ہوگا اس میں بھی ہمیں کافی راحت ہوگی کیونکہ ہم نے صرف دنیائی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا اللہ کی رحم بھی اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے
چلو ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں برکت والا مہینے کی برکت سے رکھوالی کریں گے چلو میں چلتا ہوں گھر والے بلا رہے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ